ہلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی کیا
یہ آواز آ رہی ہے بھائی جب
جی بھائی جان السلام علیکم بھائی جان
ہلو
ہو آواز نہیں آ رہی کیا ہیلو آواز نہیں آ رہی کیا بھائی وعلیکم السلام بھائی جان
بھائی آپ کی آواز بہت ہی جیرو کوالٹی سی میں آ رہی ہے بھائی جان
جی بھائی جانب بولیے ا باری ہے
نہیں آ رہی بھائی جان بہت ہی لو آ رہی بھائی جان جو تھوڑا زور سے بولو بھائی جان
ہاں بھائی جان باری ہے کیا
جی بھائی جناب آ رہی ہے بولو
اور بائی چانس سبھی رہےت میں
جی ہاں سب کہہ رہےتےے امی جان ابو جان بائی جانس سب بڑھیا ہیں آپ سنائیے آپ کی جان کیسے مط سب
جی بھائی جان سب اللہ گ رحمت جی بھائی جان اور بھائی جان موسم کیسا ہے آپ کے یہاں کا آج
جی بھائی جان موسم تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ تھوڑی بارش بھی ہو رہی ہے جی بھائی جان ٹھنڈا ہو رہا ہے بالکل بارش جیسا ہو رہا ہے موسم
جی جی بھائی جان
وہ ب جان آپ
جی بھائی جان ہمارے یہاں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے بھائی جان دو دو تین دن ہوئے بھائی جان اللہ کی رحمت برس رہی ہے اللہ
جی بھائی جان بالکل ہماری ادھر بھی اللہ کی کرپا سے تھوڑی بارش ہو رہی ہے
جی جی بھائی جان
یہ گ ج اور بت
بھیا آپ کہ بوائس بہت ہی کم آ رہی ہے بھائی جان میرے کو پت سنا ہی نہیں پڑ رہا ہے تھوڑا
جی بھائی جانب آ رہی ہے کیا
انٹرنیٹ پرابلم ہے کیا بھائی جانا آپ کے فون میں
نہیں نہیں بھائی جان بالکل بھی نہیں ہے
تو آواز کیوں کم آ رہی ہے ووائس بہت ہی کم آ رہی ہے آپ کی میں سن نہیں پا رہا ہوں بھائی جان
لٹوکے بائی جان پتی میں ابا جان بولیے بولیے ہیلو
جی بھائی جناب تو آواز آ رہی کیا ہو گیا تھا
کچھ نہیں بھائی جان یہ کیا بھائی جان یہ موسم ایسا ہو رہا ہے نا بارش جیسا تو کیا انٹرنیٹ کا تھوڑا کچھ پرابلم ہوتا ہے تو اس لیئے تھوڑی آواز کم آتی ہے تو بھائی جان میں سے بول رہا تھا
جی بھائی جان جی تو بھائی جان آج کیا ہے
جی بھائی جان بولیے جی بھائی جان میںے بول رہا تھا کہ آج کا دو رست
کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے بارے
ہیلو
بھ جان انٹرنیٹ پرابلم ہے آپ کے فون میں
جی بھ جان بولیے اب تو آ رہی ہے نا آاز
ارے بھائی جان ایسا ہے بھائی جان کی آج ہم کیا آئے گی ہم انٹرنیٹ بھر اس کے آن لائن شاپنگ کے بارے میں بات کریں گے بھائی جان
جی بھائی جان بالکل تو بھائی جان آپ سے میں بات پوچھ چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہو آپ لائن
آن لائن شاپنگ میں کچھ گاٹے وہن آپ پہ فائدہ کیا کیا ہوتا ہے
آن لائن شاپنگ میں
جی بھ جان میں بولیے بولیے
تو بھائی جان آن لائن شاپنگ میں اپنا زیادہ تو فائدہ نہیں ہوتا نقصان زیادہ ہوتا ہے اس میں نقصانات زیاد ہوتے ہی بائی جان آن لائن شاپگ کے اندر ہلو ہیلو ہیلو
جی بھائی جان
جی بھائی جان آپ آپ آواز نہیں آ رہی تھی کیا پرابلم
آ رہی ہے بھائی جان آ رہی ہے بولیے
ہاں بولیے بھائی جان
جی بھائی جانا ایسا ہوتا ہے جیسے ہم انٹرنیٹ ہوگا جب ہمارے موبائل میں تو ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں بھائی جان
جی بھیا نا آج کے دور میں آن لائن شاپنگ جیسے کہ ج وہ کپڑے ج میں جی بھائی جان دو منٹ آپ بولے نا بس بول تھوڑا
جی بھائی جان تو بھجن آن لائن شاپنگ کے اندر کیا ہوتا ہے بھجن اپنے کے نقصاناتتک ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اپ کو پروڈکٹ کے بارے میں کچھ پتاہ نہیں رہتا ہیلو ہیلو
جی بائیان
ہیلو
جی آواز آ رہی ہے
جی بھائی جان
جی بھائی جان جب میری امی جانا آ گئی تھی تو وہ بول رہی تھی کہ تھوڑا نہا لو رحمت اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس میں نہا ل جاؤ
جی بھائی جان
جی بھ جان بولیے
تو بھائی جان میں اس سے بول رہ ہوں کہ اپن جو آن لائن شاپگ کرتی ہے اس کے انر اپن کو نقصاناتمک زیادہ رہتا ہے کیکہ اس میں کیا اپن کو ایک ایک تو پروڈکٹ کے بارے میں کچھ تک پتا نہیں رہتا یہ کون سا پروڈکٹ ہے اچھا ہے یا خراب ہے اس کے اندر کیا نکلے گا کچھ پتا نہیں رہتا
کی درشٹ فرمایا بھگن بولیے
اور وحدان اپ آف لائن آف لائن کرتے ہیں شاپنگ اس کے انتر اپن اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں پرکھتے نہارتے کہ یہ چیز اچھی ہے یا خراب ہے اس میں بائی جان اپن کو بالکل بھی رسک جیسی کوئی سسیا نہیں رہتی وزن آن لائن شاپنگ کی انتر کی رہتا ہے اپ کو بہت زیادہ رسک رہتا ہے کیونک اس میں اندر مان لیجیے آ نے کچھ چیز آرڈر کی وہ نہیں آئی تو آپ کا وہ پھر سے دماغ خرا اور آف لائن شاپنگ کیاتا ہے بھائی جان اپن کیا دکان پہ جا کے کچھ بھی چیز لے لیں گے لیکن آن لائن شاپنگ میں اونلی سات دن کے لیے ریٹرن رہتا ہے سات دن کے بع آپ کرو گے تو آپ کا الگ پیسہ لگے گا الگ چارج لگتا ہے آف لائن شاپنگ کیاتا تھا وین اپنا کوئی چارج وارج نہیں لکھتا سھے شاپ پہ جاؤ اس چیز کو ایکسچینج کرو یا پھر اس سے
جی جی بھائی جان آپ بہت ہی درست پٹ فرما رہے ہیں بھائی جان بولیے بولیے
جی بھائی جان فرمائیے
جی جی بھائی جان میں آپ کو کچھ بتاؤں بھائی جان
جی بھائی جان فرمائیے
جی آواز آ رہی ہے
ہاں وہ جناوراری
یہ بھائی جان ایسا ہوتا ہے جیسے ہم آن لائن شوپنگ میں جیسے جمیٹو وغیرہ بلینکٹ وغیرہ ہے تو یہ کیا ہوتا تعین وہ میں جیسے ہمارے اللہ کی رحمت برس رہی ہے گھر میں جیسے ہم کو بھو پیٹ بھوک لگ رہی ہے تو میں یں موڈ ہوتا ہے بھائی جان ایسے رومانٹک موسم میں کہ باہر سے کچھ کھا کھانا منگایا جائے جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ہمارے موبائل ہمیں انٹرنیٹ پاسبل ہوگا بھائی جان تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے موبائل سے یا لیپ ٹپ سے کچھ بھی ہو جیسے ہمارے پاس کسی بھی کوئی بھی چیز پاسبل ہو اسی سے ہم پروڈکٹ بلینکٹ زومیٹو سے کچھ بھی کھانے کے لیے آن لائن کر سکتے ہیں بھائی جان پھل فوڈ وغیرہ یا دھروائی جمیٹو وغیرہ سے جیسے پیزا وغیرہ آتے ہیں ادر وائز کچھ بھی کھانے کا وہ موڈ ہوتا ہے جو کھانے کا موڈ ہو اسی کو آن لائن کر سکتے ہیں تو بھائی جان وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر وہ ہمارے پروڈکٹ ہمارا پارسل ریسیو ہوتا ہے بھائی تو ہم کھا سکتے ہیں بھائی جانا جیسے ہم اسھ سے کیا ہوگے گا کہ ہمارا ٹائم بھی بچے گا اس سے مجھے گھر پہ بنانا نہیں پڑے گا بھائی جان ہمارا ٹائم بچتا ہے جی بھائی جان
لیکن وھائیدان اس میں کیا ہوتا ہے جو اپن زمیٹو سے کچھ چیز آرڈر کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا وہ بہت زیادہ دنوں کا پڑا ہوا خراب خراب بوجن بھی لے کر اپن کو دے سکتے ہیں اپن کو کچھ پتا نہیں رہتا اس کے اندر کہ اچھا ہے یا خراب ہے تو اس میں اندر اپن کی صحت
آپ نے بہت ہی درشٹ فرمایا بھائی جان
جی جی
جی بھائی جان جی ایسا ہوتا ہے بھائی جان جیسے جیسے آف لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں آن لائن شاپنگ سے میرا تو یہی کہنا ہے بھائی جان جیسے آف لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ سے
آف لائن شاپنگ بیسٹ ہے بھائی جان
جی بھائی جاں بالکل
جی ایسا ہوتا ہے اس میں کہ ہم آن لائن شاپنگ کر آف لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا تو ہم اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں ادروائز اپنے فرینڈ متر کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان جیسے ہم کسی شاپ پر پہنچے تو ہم جیسے ہمیں کچھ بھی ادر وائز کچھ بھی خریدنا ہے تو اسے ہم
ہ
اپنے ہاتھوں سے چیک کریں گے آنکھوں سے دیکھیں گے بھائی جان کی یہ پروڈکٹ پروڈکٹ کیسا ہے کیسی کوالٹی میں ہے اس کا کپڑا کیسا ہے یہ چلنے لائق کپڑا ہے یا نہیں ہے اور بھائی جان جیسے اب میں اب اس کو اپنے شریر پر بھی ڈال کے دیکھتے ہیں بھائی جان کہ ہمارے شریر پہ یہ فٹ ہے یا نہیں ہے لوج ڈیمیج لوج تو نہیں ہے ڈیمیج تو نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے بھائی جان جیسے ہم کو پروڈکٹ پوری کلیئر طریقہ سے پسند آ جاتا ہے تو ہم اس سے دکاندار سے مول بھاؤ کرتے رہ جان بھول بھاؤ میں کیا ہوتا ہے بھائی جان جیسے وہ پیسے مانگ رہا ہے اور اس کو اپنا ہم تھوڑا کم بھی کروا سکتے ہیں بھائی جان پر یہ ایسے آن لائن شاپنگ میں نہیں ہے بھائی جان آن لائن شاپنگ میں جتنا ریٹ ہوگا اتنا تو ہے ہی ادر وائز وائزر وہ کیا کرتے ہیں جیسے ان کا ڈیلیوری چارج لگانا ہوتا ہے تو وہ بھی لگا دیتے ہیں ادروائز کوئی اور بھی چارج ان کو کو لگانا ہوتا ہے تو وہ بھی لگا دیتے تو ہمیں یہ سب چارج دینا پڑتا ہے بھائی جان اور پروڈکٹ کا پت کوئی پتا نہیں بھائی جان کہ کیسا ریسیو ہو ڈیمیج ہو تو بھی بھیا ہمیں کوئی گھٹا ہی ہوگا بھیا
جی بھائی جان بالکل
جی آواز آ رہی بھائی جان
آرین بھائی جان بوولے فرمائیے
جی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرے خیال سے بھائی جان ایسا ہے کہ ہم کو آن لائن سو شاپنگ سے زیادہ آف لائن شاپنگ کرنی چاہیے ہم اپنے ادر ودر ادروائز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے ادروائز ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے اپنے فرینڈوں کو فرینڈ متر بھائی جان ادر وائز ہمارا کوئی دشمن بھی ہو اسی کو ان کو بھی سجھانا چاہے کہ بھائی آن لائن شاپنگ سے زیادہ آف لائن شاپنگ میں دھیان رہگا آن لائن شاپنگ بیکار چیز ہے یہ تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں بھائی جان جیسے مہنگی مہنی چیز منگاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور آن لائن تھنک بیسٹ ہے بھائی جوب میگی چیز منگیں گے تو وہ چیز بڑیا آتی ہے بھی جائیں آپ دو سو تین سو روپئے تک کی چیز منگائیں گے بھائی جان تو وہ کچھ لو کوالٹی میں آتے ہے وہ کبھیب سو ڈیڑھ سوپئےے والی پانچ سو روپئے میں دیتے ہیں بھائی جان جی جی بھائی جان اللہ کی رحمت ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے ہمیں بہت ہی جیان ملا بھائی جان